ہلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام
اور آپ کیسے ہیں
جی بس بڑھیا الحمد للہ آپ بتائیے
میں بھی الحمد للہ س اللہ کا کرم ہے اور آپ
اور کھانا وانا ہو گیا ہاں بس ٹھیک ہے سب
اور بتائیے
اور سب بڑھیا آپ کی طبع وبیعت تو ٹھیک ہے
جی سب کی طبیعت
طبیع وبیت تو ٹھیک ہے آپ ہیلتھ ویلت تو
جی
اچھا اچھا
اور آپ نے کھانا کھایا
جی بس ابھی کھانا کھا کے آیا ہوں باہر تھڑا
جی
کیا
آوازیں آ
بیک گاؤنڈز آ رہا ہے آپ کے بت اچھا اچھا اچھ تو آپ کی ہیلتھ ویلت تو صحی ہے ایسے کوئی دقت
جی جی نہیں ہماری ہیلپ صحیح ہے آپ بتائیے آپ کہتے ہیں
جیو تھلہ کا شکر ہے اور دایا پوں گی
ویسے آپ کو گھر کا کھانا پسند ہے یا باہر کا
مجھے تو اویسی میں گھر کا ہی کانا کھا ہوں زیاد تر باہر کا تو کہیں کھاتا کیوں
ہاں وہ ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے گھر کا ہی کھانا کھانا چاہیے زیادہ تر جی
جی جی بالکل بل ہمیں بھی کیا ہے کہ کہیں باہر بھی جاتے ہیں تو ہم کیا ہے گھر کا ہی کھانا کھے ہیں باہر زیادہ کھاتے فاسٹ فوڈ وغیرہ یہ سب صرف ہیلدی کھانا ہی کھاتے ہیں تاکہ کیا ہے کہ وہ ہیلتھ کے لیے بھی اچھا رہتا ہے جی بالکل بالکل ہے ار جا یہ جان پساے اور آپ کی ہیلتھ ویلھ تو صح نا ب آپ میں نے سنا بیچ میں بیمار پڑ گیا تھا ہم تو صحی ہے ا گیارے زیرو پوائنٹو زیرو وٹ اس کاؤ کہ آٹھ بجے ایزام با
جی جی بالکل بیماریاں تو اور میں نے سناا ا بیچ کیا کی طیعت خراب تھی میں سوچا ی آپ سے کال کر کے پوھ لیتا ہوں ایک بار آپ کو صحی آھ آپ کیا تھوڑا کھانے وانے میں تھوڑا آلس کر لیتے کانا ٹائم وائم پر نہیں کاتے اس لیے
نہیں نہیں میں کھانا کھا لیتی ہوں ٹائم سے
رات بھیچار ہاں تو کھانا وانا ٹائم پہ کھائے گانیل جاناا کیا ہے اگر آپ ہی بیمار پڑ گئے نا تو پھر کیا ہی بولوں پھر اب میں اس لیے اپنی ہیلتھ کا دھیان رکھا کروں اور اپنے پیرنٹس ویرنٹس جو بھی آپ گھر میں ان سب کا بھی ہیلتھ کا سب چیز کا دھیان رکھا کر میری آس میں ایک اور چائی گے میں بس بڑیا ہے بت ملہ بہ شکر ہے پو آ بپ ہیلتھ تو کیا ہے کہ ہمارے یہ بہت ہی امپورٹینٹ ہے ہمیں کیا ہے کہ ہیلتھ کا دھیان تو رکھنا ہی پڑتا ہے یہ ایک کسی چیز کا دھیان رکھو مت رکھو اپن کو کیا ہے ہیلتھ کا دھیان رکھنا ہے کیہ اگر اپنی ہیلت ہی صحی نہیں ہوگی تو پھر اپنا کیا ہے کہ مائنڈ بھی ایسا ہو جائے گا ڈپریس ٹائپ اپن کیا ڈپریس زون لگ جائیں گے اور اپن اگر ہیلدی ہوں گے اپن ہیلدی کھانا وانا کھائیں گے تو کیا اپنا کام میں بھی من لگے گا ہر چیز میں من لگے گا اپن کام بھی کریں گے اور اپن کیا ہے کہ بالکل مائنڈ سے بھی فریش نہیں ہے اور ہرٹ سے بھی فریش یں گے اور کام میں بھی من لگے گا ہر چیز میں اپنا من لگے گا اور اگر اپن ہیلدی نہیں رہیں گے ہیلتھ کا یہ کام نہیں کریں گے انہلدی رہیں گے انہلدی فڈ کائیں گے کچھ ہے کہ اپنا نہ تو کسی چیز میں من لگے گا نہ اپنا موڈ فرش ہوگا نہ کچھ ہوگا وہی سار کے آئی آج شادی پڑھائی تو میں ابھی اپرینٹشپ کر رہا ہوں آئی ٹی آئی کے بات بول رہا ہوں میں پہلے تو میں نے آئی ٹی آئی کر رھی تھی پھر میں نے اور فرینڈ شپ کر رہا ہوں ابھی جے پور سے اچھا اور آپ کیا کرتے ہو
میں بھی اسٹڈی کرتی ہوں ابھی میرا فرسٹ ایئر ہے بی اے
کوئی گئی اھا تو پھر آپ کدھر سے مطلب کہاں سے
میں روا دہرتی ہوں مدہ پردیش ایم پی
کس کس جگہ سے
ایم پی سے ایم پی سے
نہیں ایم پی وائی کس جگہ سے مطلب آپ نے نام بتایا
ریوا
زیا زیا من سے کیالو اب ہوگی کوئی جگہ اور تو سب بڑھیا ہے آپ کے گھر پہ وور پہ سب اسٹڈی وٹڈی کیسی چل رہی ہے بڑھیا
بالکل سب اچھا چل رہا ہے آپ بتائیے
اور لگائے وہ تو میں نے دیکھا مھے کہ ب میں نے سوچا یار آپ کو فال کرتا ہوں بات بات کر لیتا ہوں تھوڑی میرا من بھی ایسا ہو رہا تھا ڈپریس ٹائپ تو میں کسی کو کال کر نہیں رہا تھا پھر میرے کو میسج دےھا میں نے ان کو کرتا ہوں کال تھوڑا موڈ بھی صی ہو جائے گا انں ڈر کو دی گیا
اور بتائیے آپ اور آپ کے گھر میں کھانا بننا تھا
اور تو کو بڑیا چوا نہیں میں دراصل پہلے تو گھر میں ہی رہتا تھا پورا لاسٹ دو سالوں سے کیا ہے کہ میں باہر ہی جا ہوں تو میں کیا ہے باہر کا کھانا تو کھاتا نہیںوں
تو میں نے جہاں بھی جی میں ہی بناتا ہوں یا پھر میں ٹفن لگا رکھا ہے میں نے گھر کے لیے گھر کا کھانا آتا ہے اس میں بھی ٹفن ہمارے ایک
جی جی گھر کا ہی کھانا کھانا چاہیے وہ ہمارے لیے اچھے ہوتی ہری سبزی جیا کھانا چاہیے اور انڈے کھانے چاہیے جوس پینا چاہیے یہ سب جو اپنے ہیلتھ کے لیے اچھا ہو وہ سب کھانا پینا چاہیے باہر کا تو بالکل بھی نہیں کھانا چاہیے کبھی کبھی کھا لے وہ چلتا ہے لیکن زیادہ تر اپنے گھر کا ہی کھانا چاہیے ویسے آپ بنا کیا کیا دیتے ہیں
جی میں تو صرف منہ بنا لیتا ہوں
منہ کے علاوہ بھی میں بہت کچھ بنالتا ہوں جیسے کہ گوشت مٹن وٹن چکن اسٹو نہاری
جی جی ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے
میرے کو کیا ہے کہ دو چیزیں پسند ہیں ایک تو ڈرائیونگ کرنا اور ایک کوکنگ کرنا مطلب کوکنگ میری فرسٹ چوائز ہے جو مجھے اچھی لگتی ہے کوکنگ کرنا بچپن سے اور میرا انٹرسٹ بھی بہت ہے اگر میرے سسٹر ور بھی اگر کچھ بنوا
بناتے آتا ہوگا تو آپ خود ہی بنا کر کھا لیتے ہوں گے باہر کتاب کو ضرورت ہی نہیں پڑتی ہوتی
بٹ اگر میں کبھی لیٹ ویٹ ہو جاتا ہوں آفس سے یا پھر
ہ
کبھی اوور ٹائم ہو جاتا ہے میرا تو میں کیا ٹفن منگوا لیتا ہوں نہیں تو زیادہ تر تو میں ہی بناتا ہوں کھانا
جی
جیسے کبھی اسٹو بنا لیا کبھی کچھ بنا لیا کبھی دال وال بنا لی کبھی وہ ہیلدی کھانا بنا لیا
ہیں یا اور بھی آپ کے کے ساتھ رہتے ہیں
نہیں نہیں میں اکلا ہی رہتا ہوں ایک میرا روم مٹ ہے ہم دونوں ساتھ میں رہتے ہیں دو بھائی ہم ہ
دونوں لوگ باہر کا کھانا نہیں کھائیے گھر کا کھانا کھائیے دونوں کی ہیلتھ اچھی رہے گی
دونوں ہیھر کا کھاتے ہیں اور اپ بھی کیا ہے کہ زیادہ باہار والا کا کانا کھایا کروں کیونکہ اوبویسلی لڑکیوں کو زیادہ پسند ہوتا ہے باہ کھانا چاؤمین موموز وغیرہ ہے تو لڑکیاں کیا ہے زیادہ ہی کھاتی ہے باہر کے کھانے کے چکر میں
جی جی بالکل پر میں نہیں کھاتی میں کچھ
ٹھیک ہے
کیا
میں نہیں کھاتی باہر کا کھانا
نہیں نہیں کھانا بھی نہیں چاہیے باہر کا کھانا کیا ہے اتنا کبھی کبھار کھا لیا بائی چانس تو بات الالہ باقی پار کھانا اتنا کانا بھی نہیں ایک تو اپن کے شریر کو بھی ن نقصان کر رہا ہے کیا
نماز وغیرہ
نماز تو اللہ کا شکر ہے جیسے مطلب جو ا سے مل جاتی ہے ا سے پڑھ لیتے ہیں
اچھا
مطلب یہ ہے کہ ایسا ن نہیں پڑتے ہاں جی جی اپنا کام بلیے کتنا بھی ضروری ہو نا نماز سے ضروری کوئی کام نہیں ہے نماز تو اپن کے لیے پہلے ہے
جی
تو اب آپ نہیں پڑتی نماز وماز
جی
پڑتے ہیں
پڑھتی ہوں
تو ہم میں میں نے بولا نہیں پڑتی اچھا اچھا اچھا
میں نے جی بولا میں ہی نہیں بولا نہیں اس ٹائم بہت ٹائم سے ریگولر نہیں جاتی
اچھا اچھا کب کبار آتے ہو جیےگزامگزام دیتے کھ
ریگولر نہیں جاتی میں
ہاں ریگولر ویسے بھی لڑکیا بہت ہی کم جاتی جن کو مطلب شوق ہی ہوتا ہے نا وہی جاتی ہیں اور اپنے میں تو پھر بہت ھمندا کہ رہے ہو گا ہے
ہمارے ادھر دور بھی ہے نا بہت اس لیے جاتے بھی نہیں ہیں بہت کم جاتے ہیں
تو یہ آپ جو یہ ایپ چلا رہے ہو تو یہ پتاہ ہے آپ کے پیرنٹس کو ان سب کو کہ اگر آپ کے کہان ہے جا
پتاہ ہے میرے گھر پہ
بہت سارےیرینٹس یہ الو نہیں کرتے ہیں نا بھائی کہی ایسا ایف چلا
بہت ساری آواز آ رہی ہے آپ کے سائڈ سے ہلا ہو رہا ہے
اور آئے گا
ہاں آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی
اب کم ہوا تھوڑا
ہیلو
ہیلو
ہاں بتائیے اور بتائیے آپ ہاں جی آ رہی ہیں
ٹھیک ہے اذان ہونے والی ہے بس دس پندرہ منٹ میں
جی تو نماز پڑھنے چاہیے نماز تو ہمیں سب سے پہلے کرنا پڑنا چاہیے کچھ ہر کام کو چھوڑ کر
اور سب کام چھوڑ دیتا ہوں صرف نماز پڑھنے کے لیے نماز تو کیا ہے کہ ضروری ہے پڑھنا میںسب ایک دم
ہاں ہمیں نماز روزہ کرنا چاہیے اور قرآن کی تلاوت بھی کرنی چاہیے
جی جی بالکل آپ کونش پڑی ہیں
جی بالکل اردو بھی پڑھی ہوں قرآن بھی پڑھی ہوں
اچھا اچھا آپ کا نام میں نے تو ہفط کر رکھے تھے پہلے پارے ہیں پر اب بھول لیا پہلے میں نےحفط کر رکھا تھا پارا اما پارا ہفط کر رکھا تھا میں نے پہلے پورا
تو قرآن آپ نے آمین کی ہے
ہاں ہاں بالکل بھی ہے نا
میں اس مدرس میں تھا دیکھوں ہے نا جامعہ اس مدرسے میں تھا پہلے میں کیا ہے کہ ادھر سے بھاگ کے آ گیا تھا تھوڑا بچپن میں
چلیے ٹھیک ہے آپ سے بات کر کے اچھا لگا انشاء اللہ پھر بات ہوگی
انشاء اللہ ٹھیک ہے ٹھیک اللہ حافظ